ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
ہم الحمد للہ بہت بڑھیا آپ کے گھر میں امی ابو ا اپی بھائی جان سب خیریت سے
ہمارے گھر میں سب کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری امی اب بھی ابپو سب کہہ رہے تھے آن کے گھر میں سب کہہ رہے تھے
جی ہاں ہمارے یہاں سب خیریت فرمائیں
بہت اچھی بات ہے تو میں آپ سے آج یہ کہنے والا تھا کسی سے نا آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن پہ کہ پڑھائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے
جی جی بہت ضروری ہے پڑھائی ہمارے لیے دیکھیے تعلیم والی بہت زیادہ ضروری ہے آج کے سمے میں
ہاں جی تو میں یہی کہنا چاہتا کہ یہ نہا دیکو جو آج کل کے بچے ہیں نئی ایجوکیشنس ہیں وہ پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتی ہیں اسکول ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتی ہیں ٹائم ساتھ تو میرا کہنا یہی ہے کہ دیکھو بچوں کو دیکھو ٹائم سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے اور جیسے کہ جو ایم ہوتا ہے جیسے کہ کئی لوگ اپنا ایم پال لیتے ہیں نا آئی ای پی ایس بننے کے لیے یا پھر وغیرہ وغیرہ چیزیں پائلٹ بننا ہوتا ہے تو ایسے وغیرہ کورس وغیرہ کلیئر کرنے ہوتے ہیں نا تو ان بچوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی کم سے کم عمر میں جیسے کہ اگر ان کی ایز ہے کہتے ہیں ابھی ہی اگر وہ کلاس میں ٹینھ کلاس میں ہے یا پھر نائنھ کلاس میں ہے تو انہیں ابھی سے ہی اپنے ایم کے لیے یوٹیوب پہ یا پھر کافی ویب سائٹس ہیں ان پہ اسٹڈی کے بارے میں دیکنا چاہیے جو ان کا ایم ہے اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے اس کے بارے میں نالج لینی چاہیے بالکل جیسے کہ کافی لوگوں کا بہت ام ہوتا ہے جیسے کئی لووں کا ایم ہوتا ہے کہ مجھے پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ کے کیا کیا کورس ہوتے ہیں اور کیا کیا کورس کرنے ہوتے ہیں گریجویٹ کے بعد تو انہیں اس کورس کےے میں پہلے سے ہی اپنی ٹینتھ کلاس کی عمر میں ہی یا پھر نائنتھ کلاس کی عمر میں ہی اپنا ان کورسوں کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ کیا کیا کورس ہے کیا کیا کورس کے بارے میں جانکاری ہے ٹھیک ہے نا
لے کی تعلیم تو بہت زیادہ ضوری ہے آپ نے بالکل صحی فرمایا دیکھی آپ فرماے ہیں لیکن کئی بچے جو تعلیم نہیں پڑھ پاتے ہیں اور جو من ان کا فون میں لگا رہتا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیننا چاہیے
میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو فون ہے من لگاؤ کوئی دقت نہیں ہے فون میں منے لگانے سے کوئی دقت نہیں ہے بٹ آپ کو فون میں بھی اسٹڈی لیول چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے ہمیں نا اسٹڈی میں کافی وہ ہوتا ہے فائدہ جیسے کہ کافیوگوں کو دیکھو مین آج کل نا اسٹڈی رہ گئی ہے آج کل پہلے کے ٹائم کی جیسا نہیں ہے سیونتھ کلاس ایٹتھ کلاس اور وغیرہ وغیرہ ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے توب ٹھیک ہے نا جس کی اگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے نا سیونتھ کلاس ایٹتھ کلاس والے بھی بہت ہوتے تھے ہے نا پر آج کے ٹائم میں جس نے ٹویلتھ بھی کری ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے کئی سائڈ گریجویشن کرنا ضروری ہے گریجویشن
انجل بالکل صی گمارے ہیں آپ دیکھیے آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی بولتے نہیں ہیں اور جیسے کہ بولتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں خالی بیٹھے رہتے ہیں پارلرس دکھاتے ہیں فون چلاتے ہیں دیکھیے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے اور اپنے کورسز نائنتھ سے تیاری رکھنی چاہیے اپنی بالکل فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو آپ کا کہ مطلب کیا رائے ہوگی کہ ب بچوں مطلب دیکھیے آج کل کے بچے کیوں اس سے بھٹک رہے ہیں ہم نے بڑ کوشش کرتے ہیں
میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیوں بھٹک رہے ہو ان کے بھٹکنے کا یہی ایک جیسے کہ موبائل فون میں نا زیادہ وغیرہ چیک وغیرہ جیسے کچھ موبائل میں دیکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ جاتے نارملی یہی دیکھتے ہیں ہے نا تو میرا ان کو یہی کہنا ہے کہ فون چلائیں بٹ یہ نہیں ہے انہیں چلانے کے لیے نا ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ فون کو کچھ ٹائم چلائایاقی ٹائم ن فون کو اسٹڈی لیول پہ دیکھیں اسٹڈی دیکھنے کے لیے ہے نا اور میں ایک اورز کہنا چاہوں گا کہ جیسے کئی لوگوں کا نا کافی کورس کلیئر کرنے کے وہ ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے اگر آپ جو بھی کورس کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ابھی سے تیاری کر کے چلیں ب کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو بہت ٹائم ہے ابھی تو میں نے ٹینھ میں کلیئر نہیں کری گریجویٹ ہوں گا تو چیک کر لوں گا تب دیکھ لوں گا کون سا کورس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ جو سا ایم ہے نا آپ اس ایم کے لیے ابھی سے تیار ہو کے چلیں گے تو آپ اس ٹائم اپنےڈ پہ بالکل کام ہو پائے گا آپ کا ہے نا نارملی یہ کہنا ہے کہ جیسے پہلے کے ٹائم جو ہوتا تھا نا کہ کچھ بھی کوئی بھی ٹینتھ کلاس میں یا پھر ایٹھ کلاس میں جو تھے ان کا بھی کوئی بھی جاب آسانی سے مل جاتی تھی بٹ آج کے ٹائم میں ٹویلتھ کلیئر والے کو بھی اچھے سے جاب نہیں مل پاتی
ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کہ دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو دیکھیے پڑھائی تعلیم کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی آج کے دن میں بزنس ہے کورسز ہیں اور جو سوشل میڈیا جس طریقے سے چل رہا ہے اگر انہیں اس چیز کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو وہ آگے ان کا بہت مشکل ہے اس میں سفر کرنا اور ترقی کی طرف اگر انہیں جانا ہے اور اگر وہ نہیں پڑھ پائیں گے تو وہ ایک غلام ہی کر سکتے ستے ہیں نوکری ہی کر سکتے ہیں اگر وہ پڑھائی کر لیں گے اپنی تعلیم اچھی کر تو ان کے پاس ایک اپنا آپشن ہوگا جس سے وہ کہ بزنس مین یا پھر کچھ بڑا کو کورسز کر کے بڑے مقام پر حاصل ہو پائیں گے دیکھیے جیسے کہ
دیکھو میں ہوں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہمیں تعلیم کریں گے نا تعلیم کو اگر ہم صحیح سے چلائیں گے جیسے کہ تعلیم پہ دھیان دیں گے اپنے پڑھائی پہ فوکس کریں گے کافی لوگ فوکس نہیں کرتے اگر ہم دن میں تین سے چار گھنٹے پڑھائی پہ فوکس دے دیتے ہیں اسٹڈی پہ تو ہمارا کافی فائدہ ہے اگر میں کہوں گا آپ کو اسٹڈی پہ نا کم سے کم چار سے تین گھنٹے دینے چاہیے روری ہے پتا ہے کیوں چار سے تین گھنٹے کیوں دینے ہیں چار سے تین گھنٹے اس لیے دینے ہیں پڑھائی پہ کیکہ ہمیں پڑھائی پہ نا دھیان دینا ضروری ہے نارملی باقی کافی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز غلط ہے نا اسٹڈی لیول تو میرے حساب سے فون تو بالکل یوز نہ کریں پڑھائی پہ دھیان دیں ہے نا تو باقی میرے مطابق تو دیکھو آپ سے بھی یہ کہوں گا آپ کے گھر میں جتنے بھی سب ا ابو سب کے لیے یہی کہنا چاہوں گا پڑھائی پہ جتنا ہو سکے دھیان دیا جائے پتا کیوں نارملی ہے کہ اسٹڈی ہمیں کافی آگے تک لے جا کے لے کے جاتی ہے کافی لوگوں کے کئی کئی سپنے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے وہ بننا ہے تو اس کے لیے ایک یہی ہوتا ہے کہ اسٹڈی اگر ہم جتنا ہو سکے اگر ہم اسٹڈی پہ فوکس کریں گے نا تو اسٹڈی ہم پہ فوکس کرے گی
جی جی بالکل صیف ہمارے ہیں آپ دیکھیے میری سنیے ایک منٹ جیسے کہ میں آپ بتانا چاہتی ہوں تون کہہ آج کل کے زمانے میں بچے جو اپنی تعلیم کو نہیں کر پا رہے ہیں ان کو تعلیم کرنی ضروری ہے جو والدین ہیں ان کے امی ابو ہیں انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہ ان کے جو بچے ہیں چھوٹے ہیں ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے مطلب ان کے ابھی سے اچھی تعلیم کریں گے انہیں جو مائنڈ گیم جیسے شطرنج ہوتی ہے یہ کھلوائیں گے اور ان کی جو جو ان کی جو سائڈ ہے جو ان کی سائڈ ہے ان کو بتائیں گے کہ بچوں پڑھ کتنا ضروری ہے انہیں کتابیں پڑھائیں گے انہیں نئے نئے کوشچنس پوچھیں گے ان کے آنسر بتائیں گے
دیکھو نارملی دیکھ نارملی میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھو اگر تعلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کل آج کل کوئی بھی بندہ نا تعلیم کے بنا رہ نہیں سکتا میرے مطابق تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم اسی لیے ضروری ہے صرف ٹھیک ہے نا باقی تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے میرے مطابق دیکو دیکھو سب کے لیے یہی ضروری ہے دیکو تعلیم کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ نا تعلیم سے کافی فائدہ ہے انسان کو میرے مطابق دیکھو آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نارملی ٹایم کلیئر کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ میری ہو گئی اسٹڈی تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ نا میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دیں بالکل جتنا ہو سکے نارملی
بالکل الحمد للہ آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھو میں بتاؤںا بچوں کو پڑھنا چاہیے اور جیسا آپ کہہ رہے ہے کہ تعلیم تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اور تعلیم ہونی بہت زیادہ ضروری اس اس لیے یہ دیکھیے ہو کہ اگر بچے پڑھیں گے نہیں تو وہ آگے بڑھ کے اپنا فیوچر برایٹ نظر وہ نہیں کر پائیں گے آج کل جو پڑھائی نہیں کرتے ہیں بچے سے ان کی جو ہے سماج کے اندر جو دنیا کے اندر زندگی کے اندر ان کی رسپیکٹ نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ تے نہیں ہے لوگ لیکن پڑھے لکھے بچوں کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہے دیکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ
دیکھو میں ایک یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نا دیکھو جو بچے اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جاب بھی کرتے ہیں اپنے جاب کرتے کرتے انہیں پڑھائی پہ بھی دھیان دینا چاہیے نارملی کیونکہ جاب جو کرتے ہیں نا آج کل وہ اپنا ایم بھول جاتے ہیں کییں لوگوں کا ہوتا ہے کہ نئی نئی عمر میں انہیں جاب کرنی پڑ جاتی ہے گھر کے ایشوز کی وجہ سے تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ نا اپنی پڑھائی پہ اس لیے دھیان دیں نارملی اس لیے دھیان دیں کہ نا جیسے کہ اگر وہ پڑھائی پہ اس ٹائم سے دھیان دیں گے تو پھر کافی فائدے رہیں گے ٹھیک ہے نا نارملی پڑھائی پہ اس لیے پا کرے گا کہ نا پڑھائی کو اس لیے فائدہ رہے گا کیونکہ جب وہ اسٹڈی کریں گے وہی ان کے لیے اچھا ہے اور ان کے نہیں نئے جنریشن پہ بھی یہی اچھا ہے اسٹڈی کرنا
اسٹڈی کے ٹائم سے بہت بڑھیا رہے گ دیکھو میرا کہنا یہ تھا میں جیسے آفس ورک کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آفس ورک کے ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا رہا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کیا آپ بھی اپنے گھر میں سب کو رائے دے کہ وہ اسٹڈی لیول کے ساتھ پڑھائی کی پڑھائی کرتے ہیں ڈیلی آفس کے ساتھ ہے نا نارملی جیسے کہ میں آفس ورک کرتا ہوں تو میں آفس ورک کے ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہوں میرے حساب سے اگر کوئی بھی آفس ورک کرتا ہے تو وہ اسٹڈی کمپلیٹ کرے نارملی ادھوری نہ چھوڑے
جی الحمد للہ دیکے پڑھنا بہت زیاہ ضروری آپ کی بات میں بہت ساری چاہیے اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے مجھے اتنی نالج نہیں تھی جتنی آپ نے ابھی آپ سے گفتگو کر کے مجھے اس سمبندھ میں اسی ٹاپک پر بات کا پتا چلا کہ بچوں کو کتنا پڑھنا ضروری ہے اب میں اس بات کا احساس کر رہا ہوں اور اب میں سوچوں گا کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے بچے بچے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے اور یہی صلاح دینی چاہیے سب کے والدین کو بھی
دیرا کہنا یہی کہ دیکھو جتنا ہو سکے نا سب کو اسٹڈی پہ دھیان دے ج اسٹڈی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے میرے لیے کہنا یہ ہے کہ دیکھو جتنا ہو سکے اسٹڈی ہمارے لیے بہت ضوری ہوتی ہے اسٹڈی پ دھیان دیں جتنا ہو سکے بس
اس کاس
میں سب سے یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اسٹڈی کو دھیان میں نارملی کیونکہ ایجوکیشن میں نا میرا کہنا یہ ہے کہ آج کل نا کچھ نہیں رکھا اگر بندہ گریجویٹ نہ ہو تو ٹویلت کر کے کافیوگ چھوڑ دیتے ہیں میرے مطابق سب کو گریجویشن تو کرنی چاہیے نارملی گریجویشن تو کرنی چاہیے کمپلیٹ کیونکہ نا آج کل جو بھی بڑھیا بڑھیا جابس ہیں وہ بچوں کو کیا کہتے ہیں نارملی لوگوں کو گریجویشن کرنے کے بعد ہی ملتی ہیں ہے نا کیونکہ دیکھو یہیی کہ ل ہے دیکھو یہی کہنا ہے کہ نارملی نا نارمل جاب کر کے بھی انسان تھک جا ہے تو میرا کہنا ہے کہ دیکو نارملی ایک تو ایجوکیشن میں گریجویٹ ہو کے اپنی ایک نارملی تھوڑی سی دھمکی جاب پکڑ لو پھر اس کے بعد اپنے ایم پہ کام کرو نل یہی کہنا ہے ہر میڈل کلاس بندے سے میرا چلو ٹھیک ہے میں آپ سے کرتا ہوں پھر کوئی بات اللہ حافظ
اللہ حافظ دلال چھکے چور